چ ہیلو السلام وعلیکم السلام وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
جی ہم ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ کیا کر رہے ہو آپ نے کھانا کھایا
بس بالکل ابھی کھانا ک کے فارغ ہوئی تھی اتنا میں آپ کا فون آ گیا آپ سنائیے آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں میں نے بھی کھانا کھایا تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کہ آپ سے کال کری جانکاری حاصل کر لوں تو پہلے مجھے آپ یہ بتا ہاں پہلے مجھے آپ یہ بتائے کہ میری آواز اچھی سی آ رہی ہے
جی جی بالکل بالکل
چلے جی پھر تو ٹھیک ہی ہے تو آج ہم بات کریں گے آج کل جو لوگ ہیں وہ وقت کو زیادہ ضائع کر دیتے ہیں تو میں میں نے سونچا کہ اسی پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی جی
تو وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو ہم سب کو پتہ ہے جو وقت ایک دم گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے اگر ہم اپنا وقت ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہر انسان کے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے مطلب کہ فرق صرف اتنی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا وقت اچھے کاموں میں لگاتا ہے اور کوئی اسے ضایع کر دیتا ہے جو لوگ وقت کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ اپنی تعلیم صحت اور مستقبل میں کامیاب ہو ایسا نہیں کہ مطلب کہ امیر لوگوں کے پاس جو آج کامیاب ہے بڑے بڑے عہدوں پر ہے ان کے ان کو الگ زیادہ وقت دیا جا رہا ہے جو
جی
ہلاکے لوور مڈل کلاس فیملیز ہے ان کو وقت کم دیا جا رہا ہے یہ وقت ہر کسی کو ایک ہی ہے تو میں آپ
بالکل جی جی
ہاں بتایئے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ مخلوق پیدا کی ہے ہر ایک انسان کے لیے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو ہر ایک انسان کو ایک حساب سے بنایا ہے اور اس انسان کے لیے چوبیس گھنٹے مقرر کیئے حالانکہ تمہارے اوپر ہے آپ اپنے وقت کو کیسے تقسیم کرتے ہو
ہاں ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے
جی ماشاء اللہ سے وقت تو اتنا خوبصورت ہے اگر آپ وقت کی قدر کرو گے وقت کے حساب سے چلو گے تو وقت کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا
ہاں آپ نے بھی صحیح کہا تو آپ کو میں اسی کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ مطلب کہ ہر انسان یہ تو میں نے بتا دیا مللب طلبا کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر اسٹوڈنٹ روزانہ پڑھائی کے وقت م قرر کرے ہوم ورک وقت پر کرے اور اہمیت سے پہلے تیاری شروع کرے تو اسے کبھی مطلب کہ گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی لیکن جو ہر کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں اسے آخر میں مطلب کہ پریشانی کا پریشانی جھیلنی پڑتی ہے تو ہمیں چاہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا کام وقت وقت پر کر لے ہے نا
ہاں کیونکہ اگر دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے بالکل تو اسے ماں کے سہارے کی ضرورت تو ماں جو ہوتی ہے اسے وقت سے کھانا کھلاتی ہے وقت سے اسے فیڈ کرانا اس کا دھیان رکھنا اس کو پیمپر کرنا اچھے سے کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ اگر میں اس کا وقت سے دھیان نہیں رکھوں گی تو میرے علاوہ بچے کا دھیان کوئی نہیں رکھے گا لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اسکول میں جانتا ہے تو پھر وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے ٹائم سے اپنا کام کرے ٹائم سے کھائے پیے اپنے اپر دھیان دیں کیونکہ یہی چیزیں جو ہوتی ہے نا یہ آگے جا کے ہمارے مستقبل میں کام آتے ہیں
ہاں ہاں آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی میں آپ کی بات سے بالکل ہی سہمت ہوں تو مطلب کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف پڑھائی کرنا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کے لیے مطلب کہ مناسب وقت رکھنا نماز کے لیے وقت پڑھائی کے لیے وقت گھر والوں کے ساتھ وقت آرام کے لیے وقت اور نیند کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے جب ہم زندگی میں نماز مطلب نماز پڑھتے ہیں یا دوسرا کوئی کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نماز دوسرا پڑھائی کرتے ہیں یا دوسرا کوئی کام کرتے ہیں ہمیں سب سبھی چی کاموں کے لیے ایک وقت مقرر کرنا ہوگا ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا ہمیں جس سے کیا ہوگا کہ ہم ہر کسی کام کے لیے ایک ملکے کہ برابر برابر وقت بانٹ سکے ہے نا تو ہر کام تو اس سے پھر ہوتا ہے کہ ہر کام آسان لگتا ہے ہے نا
ہاں
ہاں بتائیے آپ بھی
جو وقت کے پابند انسان ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کے یہاں پہ کیسے روٹین ہو تا ہے کہ وہ وقت سے اٹھیں گے سب سے پہلے وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں پھر فجر کی پھر اس کے بعد عید میں گھر میں اپنا ناشتہ پانی کیا بچوں کو اسکول چھوڑا پھر اپنے نوکری پہ گئے پھر دن میں لنچ کیا ٹھیک ہے پھر ایسے کر کے ان کا دھیرے دھیرے وقت چلتا رہتا ہے شام میں اپنی واک کی پھر رات کا کھانا کھایا اپنے اپنے فریش ہو گئے پھر اس کے بعد وہ سو گئے کیا انہوں نے اپنے وقت کو ایک مینجمنٹ کر رکھا ہے کہ ہاں مجھے اس ٹائم یہ کرنا ہے اس ٹائم بچہ پڑھنے جانا ہے کچھ اسکول سے واپس لانا ہے
ہاں ہاں آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی تو اسی کے سھت آدھے لوگ جو ہوتے ہیں آج کل بہت سے لوگ موبائل فون اور سوشل میڈیا پر مطلب کہ گھنٹوں گزار دیتے تھوڑی دیر استعمال کرنا ٹھیک لیکن حد سے زیادہ استعمال کرنا وقت کا نقصان کرتے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے تو اس وجہ سے پڑھائی صحت اور دوسرے ضروری کام مطلب کہ متاثر ہوتے ہیں اس لیے ہمیں موبائل صرف ضرورت کے اور مصیبت کے وقت استعمال کرنا چاہیے جب ہمیں ایمرجنسی ہو تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے کچھ آسان عادتیں اپنانی چاہیے جن میں سے آپ کو میں تھوڑی سی بتا دوں روز صبح جلدی اٹھنا چاہیے ہم کو جس سے ہمیں پھر دن میں زیادہ ٹائم ملے گا کام کرنے کے لیے دن کا چھوٹا سا منصوبہ بنانا چاہیے سب سے ضروری کام پہلے کرنا چاہیے ہر کام و ہر کام وقت پر مکمل کرنا چاہیے فضول باتوں اور سستی سے بھی بچنا چاہیے روز کچھ وقت پڑھائی اور کچھ وقت آرام کے لیے را رہنا چاہیے
بالکل بالکل بالکل
ہاں ہاں بتائیے آپ بھی
کیونکہ وہی ہے دیکھو ایک آپ کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے روح دیے آپ کو ہر ایک چیز سے نوازا ہے اور آپ کو وقت دیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے وقت کے حساب سے کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہ وقت کو برباد کریں وقت کو ضائع کریں یہ سوچیں کہ چلو آج ہم کام نہیں کر رہے ہم کل کر لیں گے حالانکہ ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا تو جس وقت پہ ہمیں وقت مل رہا ہے تو ہم اس وقت کی قدر کریں اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے جو جو کام ہے اس کو کرے اپنے گھر والوں کو وقت دے اپنے لیے کچھ نہ کچھ نیا سیکھے کیونکہ آج کے ماحول میں تو آپ ج اتنا آ پنے لیے کر لو
ہاں ہاں ہاں آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کی تو جب ہم وقت کی قدر کرتے ہیں تو ہماری عادت بہتر ہوتی ہے ذہنی سکون ملتا ہے اور ہر کام وقت پر مو مکمل ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کے آج مطلب کی آج کا کام کل پر مت چھوڑو یہ بات ہمیں سکھاتی تی ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے بعد میں اکثر پچھتا تا
بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو انسان یے سوچتا ہے کی چلو ہم آج نئی کل کریں گے کل نہیں پرسوں کریں گے وہ واقع میں ایک وقت آتا ہے تو وقت تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہی ہے
ہاں آپ نے بھی بہت ہی اچھی بات کہی تو آخر میں بس یہی کہ کہنا چاہوں گا کی وقت زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے وہی پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہیں مطلب کی دوسرا مطلب کی اور کوئی کچھ کچھ بھی دوبارہ کمایا جا سکتا ہے پر مطلب کی اگر ہماری صحت خراب ہو جائے تو وہ بھی دوبارہ کمائی جا سکتی ہے نا لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس پس نہیں آتا اس کی کوئی بھی قیمت نہیں اس لیے ہمیں ہر لمحہ اچھے کاموں میں لگانا چاہیے محنت کرنی چاہے اور مطلب کی اپنے ہر دن کو بہتر بنانا چاہے ہے نا
بالکل بالکل بالکل آپ نے بلک درست فرمایا وقت وہ کہتے ہیں نا کے وقت بہت انمول ہے اس کی آپ قدر کریں گے تو ہی آپ کی قدر کرے گا حالانکے آپ آپ اس کو مذاق میں لنیگے آپ سوچیں گے چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے ہمارا پرسوں کا دن ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کے کل ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا
ہاں آپ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اس سے کیا ہوگا کی ہمیں ہم اب ہم دونوں نے بات کی ہمیں چاہے کی دوسروں تک اس بات کو پہنچائے تاکہ اس سے کیا ہوگا اس سے یے ہوگا کی فیر وہ بھی وقت کی قدر کریں گے تو جب وہ وقت کی قدر کریں گے تو کہیں نہ کہیں مطلب کی ہمارے ملک میں بھی سدھار آ جائے گا ہمارا ملک بھی ڈیولپ کرے گا اس سے مطلب کی ہماری یے جو غربت ہے وہ بھی دور ہوتی جائے گی تو ہمیں پھر غربت بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ملک میں زیادہ سے زیادہ ایمپائمٹ کریٹ
وقت کی قدر کرتے ہیں وقت کے حصا
ہاں تو اگر ہم سب سے پہلے تو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت کے حساب سے چلتے ہیں نا سب سے پہلے ہمارا گھر کا ماحول
ہاں ہاں ہاں تو آپ نے بھی بہت اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کیسے دوسروں تک اس بات کو پہنچاے ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے زیادہ تر ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کیونکی وہی آنے آگے آگے آنے والی ہماری ملک کا ہماری دنیا کا مستقبل ہے تو ہمیں سکونوں میں اس کے اوپر فنکشنس رکھنی چاہے محلوں میں فنکشنس رکھنی چاہے کس لوگوں کو فیر اس کے بارے میں بتانا چاہے جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جا پتا چلے گا تو کہیں نہ کہیں تک وہ وقت کو زیادہ ضائع نہیں کریں گے کام وقت پر کیا کریں گے ہر ایک چیز جو بھی مطلب کی وہ ضائع کر دیتے ہیں تو فیر وہ ایسا نہیں کریں کہیں نہ کہیں تک بہت سف سدار آ جائے گا اس میں ہے نا تو آپ بھی فرمائے لاسٹ میں کچھ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں
بے شک مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر آپ کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آس پڑوس میں اپنے بچوں کو ایسی پر وہ رشتےہ ایسی صلاحیت دیں کہ آپ وہ وقت کی پابند ہو وقت قدر کرے کیونکہ آگے جا کے ان کو ہی ہمارا گھر سنبھالنا ہے اپنی جنریشن کو دیکھنا ہے تو جب وہ اچھا کریں گے تو ان کو دیکھ کہ ہی اور لوگ سیکھیں گے
ہاں ہاں آپ نے بھی بہت اچھی بات تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا تو آپ کا اللہ حافظ آپ کے اپنا گھر والوں کو بھی بتانا ال ان کے لیے بھی اللہ حافظ اوکے